ہلو
ہلو
ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ
بس بس خیری ہے آپ بتائیے
بس بس بڑھیا جی
اور کیا کر رہے تھے
بس کچھ نہیں بیٹھے تھے ٹی وی دیکھ رہے تھے
اچھا
ہاں جی
ہمارے تو ادھر لائٹ ہی نہیں ہے بارش ہو رہی یہاں پر بہت تیج
او ہاں ہاں برسات کا موسم شروع ہو گیا نا
ہاں آپ کے ادھر بھی ہو رہی ہیں
ہاں جی ہاں جی ہمارے بھی ہوئی تھی رات کو
اچھا اچھا چلو اور اور ٹی وی پے آپ میوزک سنری ہیں اور بس میں کہتی ہوں ٹی وی میں آپ میوزک سن رہے ہو
ہاں جی ہاں جی بس کچھ موکسی ہی سن لیتے ہیں میں نے سوچا
ہاں موسیکی بھی دیکھو انسان کا ایک اہم حصہ ہے
بالکل بالکل اس سے تھوڑا سا دل جو ہے مساس میں ہو جاتا ہے اچھا مساس ہو جاتا ہے
بالکل بالکل بالکل وہی نا جب انسان خوش ہوتا ہے تو خوشی کا اظہار کرنے کے کے لیے نا ہم میوزک ہی دیکھتے ہیں موسکی ہی سنتے ہیں
بالکل بالکل صحیح بات ہے اور میر کو تو اتنا پسند ہے کی میں تین ٹائم ہی سنتی ہوں جب بھی وہلے بیٹھو ٹی وی آن کرو لگاؤ
اچھا اچھا چلو بڑھیا یے بھی بڑھیا ہے اس سے ہمارا چین بھی دیکھو خوش مساس رہتا ہے
بالکل بالکل
ہے نا دیکھو خوشی ہو یا غم ہو دیکھو اگر ہم جب گم ہین ہو تے ہیں تو ہمارا دل بھیلانے کے لیے بھی ہم موسیکی کا سہارا لیتے ہیں میوزک کا سہارا لیتے ہیں
کون سکون سا لگتا ہے نا
جی جی جی انسان کو سکون کا احساس دلاتی ہے نا
ہاں بالکل صحیح بولے آپ
آ جی
میوزک جو ہے اب وہ ہر چیز میں ہمیں ساتھ دیتا ہے اور سکون کی بات ہو محبت کی بات ہو جذبات ہو کچھ بھی ہو
جی جی جی انسان کے موڈ پر مطلب گہرا اثر پڑتا ہے اس سے نا میوزک سے چاہے وہ کسی بھی کا اس میں بیٹھا ہو
بالکل کسی موڈ میں میوزک بہت ہی ضروری ہے
جی جی پر یے ہے کی ہر ہم ہر وم تو مطلب موسیکی موسیکی نہیں سن سکتے تے ہمیں اپنی پڑھائی دیکھے بچے ہیں جیسے بچوں بچے بھی لگا کے بیٹھے رہتے ہیں ٹی وی مر
تو یے ہے کی بچے بالکل فیر اپنی پڑھائی کام ہے نا دوسرے مطلب تو وہ بھول جاتے ہیں اور اسی میں ہی گافل ہو جاتے ہیں ذمہ داریوں سے گافل ہو جاتے
ہاں مجھے موسیکی سننا بہت پسند ہے
اچھا اچھا
موسیکی دل کو نا سکون دیتی ہے اچھی موسیکی مساج کو ہمارے بہتر بنا دیتی ہے جب میں پریشانی میں ہوتی ہوں تو موسیقی سننا مجھے بہت ہی پسند ہے
جی جی بالکل صحیح فرما رہے ہو آپ
ہاں جی
اچھا جب یہ بارش کا موسم ہوتا ہے تو زیادہ اچھا لگتا ہے
ہاں جی ہاں جی
اور آپ کو کس طرح کی موسیقی سننا پسند ہے
میں تو سنتی ہی نہیں میرے پاس اتنا وہ نہیں ہوتا ہے کہ میں یہ لگا کے بیٹھ جاؤں
اچھا نہیں نہیں مجھے زیادہ رومانٹک سوفی اور سافٹ نمحے پسند ہے موسیقی میں
اچھا
ہاں جی
دیکھو پہلے تو غزل وغیرہ کتنی آتی تھی ہے نا
ھمم
غزل ہوتی تھی جو
ہاں جی
غزل غزل ہوتی تھی نا پہلے جو غزل بولتے تھے
غزلیں غزلیں
غزلیں ہاں وہ بھی اچھی ہوتی ہے پر بس شادی سے پہلے سنتے تھے جب نکاح ہو گیا پھر کہاں ٹائم لگتا ہے ہمیں سننے کا
نکاح کے بعد زندگی ہی بدل جاتی ہے وہ چیزیں رہتی ہی نہیں ہیں
جی صحیح فرما رہے ہو آپ
ہاں ہاں
مجھے دیکھو لیکن میں تو فصل کی موسیقی سننا چاہتی ہیں اسے دل نہ ہلکا ہو جاتا ہے وہ اچھا محسوس ہوتا ہے
ہاں وہ تو ہے صحیح فرما رہے ہو آپ تو آئی موبائل میں بھی لگا کر بیٹھے رہتے ہو
ہاں موبائل میں ٹی وی میں بلوٹوتھ کنیکٹ کر کے جو من کرے وہی سن لیتی ہوں
اچھا اچھا چلو بڑھیا ہے
لیکن وہ بھی ہے نا کی موقسی انسان کے جذبات پر اچھا اثر ڈال سکتی ہے
ہاں وہ تو ہے ہی
جی جی
بالکل
جی بالکل لیکن ہر چیز کی طرف نا اسے بھی سنتولت طریقے جیسے سننا چاہیے یہ میرا یہ بھی ماننا ہے
ہم اچھا اچھا چلو یہ کہ گانا یہ میوزک سننے سے انسان کی مطلب یہ ہے کہ جو سوچ ہوتی ہے ہے نا احساس ہوتی ہے جو وہ متاثر بھی کرتی ہے
جی بالکل بالکل
ہاں چلیے ہاں بس یہ ہوتا ہے کی جو میوزک کا استعمال جو ہم میوزک کا استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہیکی یہ ہماری زندگی پر اچھا اثر ڈالے
بالکل بالکل
ہوں ماحول پر موڈ پر
تو انسان اپنے مسرت سمے میں کیا کرے وہ میوزک ہی سن سکتا ہے اس کے علاوہ تو کچھ اور ہے ہی نہیں ہے
جی جی بالکل صحی فرما رہے ہو
ہاں جی ہاں جی
دیکھیے ہر ٹائم موبائل بھی نہیں ہم دیکھ سکتے موبائل دیکھ سے سے بھی ہمارے کیا ہوتا ہے یہ سر درد ہونے لگتا ہے اور نیند نہیں پوری ہوتی تی اگر نیند نہیں پوری ہوگی تو ہمارے جو جذبات ہوتے ہیں وہ کیسے مطلب صحیح ہوگا مطلب دل بھی ایک دم چڑچڑا سا ہو جاتا ہے
بالکل بالکل صحی فرما رہے ہیں نا
ہاں میں بھی دیکھیے کتنے الگ الگ سے خواب آتے ہیں پھر دو جی لے وہ بھی
ہمارے گرمی یہ ہے کہ جبد ہمارے گرمی ہوگی شوہر کے ماتا پتا ہیں جو بھی آتے ہیں تو ہم سار یہ فن کو ایک محفل بناتے ہیں بیٹھ کے ہم یہی کام کرتے ہیں ہمے کھاتے ہیں سنتے ہیں ان سے
اچھا اچھا یہ تو بڑھیا بات ہے یہ تو آپ بہت اچھی بات کر رہے ہو
ہاں جی ہاں جی
امم بس یہ نا کہ ہمارے گھر میں کسی کو بھی موسیقی اچھی نہیں لگتی بس یہ ہے کہ اپنا کام کرو لگے رہو بس یہی ہے شوہر ہے میرے وہ ا بھی رات کو آتے ہیں آفس سے تو بس آئے کھانا کھایا اور سوگئے
اچھا اور بتائیے کیا بنایا کھانے میں آپ نے
آج میں نے ویج بریانی بنائی تھی
اچھا اچھا گلوکار پسند ہے موسیقی کے
کیا کہہ رہے ہو
میں نے بولا آپ کو کون کون سے گلوکار پسند ہیں موسیقی کے
مجھے میں صحیح بتاؤں مجھے نہ تو مجھے پتہ ہے اور نہ ہی میں سنتی ہوں
اچھا اچھا
نہ میرا بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے گانوں گونو میں نا بالکل بھی کبھی کبھار ہوتا ہے کہ جو لگا ہوا ہے وہی سن لی یا ہوں ہوں ہوں
مطلب آپ کسی طرح کی موسیقی سننا پسند نہیں کرتی اتنا
نہیں مجھے بس یہ ہے کہ جیسے اللہ کے اوپر ہو کچھ بھی
ہاں جی ہاں جی صحیح
ہاں وہ بھی ہے
ہاں
اور بتائیے
بس بس بیٹھے تھے آپ کے کال آئی تو میں نے سوچا چلو گفتگو ہی کر لیتے ہیں آپ سے
وہئی وہئی وہئی ہوں اور بتائیے کیسے چل رہے ہیں دن
دن تو بس نکل ہی رہے ہیں
ہاں
بارش نے اتنا گند ڈالا ہوا ہے سارے کہیں سارے کہیں پانی پانی ہوا پڑا ہے یہاں پر
ہاں ہاں جی ہاں جی آئیے کبھی ہمارے گھر پھر لگایئے چکر
کوئی نہیں آئیں گے آپ آپ کو ہم جب بھی آنا ہوگا آپ کو ہم اطلاع کر دیں گے کہ ہم آرہے ہیں
ہاں آپ مجھے ایک دن پہلے نا اطلاع کر دیے تاکہ میں اس طریقے سے ٹائم ایڈجسٹ کر سکوں
جی جی جی بالکل بالکل
اور رات کے کھانے میں کیا بنانا ہے
دیکھیے ابھی تو کچھ بھی نہیں پتا بچے آئے گئے ہوئے ہیں ٹیوشن وہاں سے سے آئیں گے پھر بتائیں گے جو کہیں گے جو فرمائش کریں گے اپنی
ہاں جی ہاں جی ہم ہاں ہاں وہ بھی ہے بڑا ہی پریشر ہے جی جی جی وہی ہے میں تو بچوں کو ہی نہیں بولتی اوکے اوکے ٹھیک ہے چلیے پھر
ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے بائے خدا حافظ
خدا حافظ